السلام علیکم بھائی جانا اور بتائیےا بھائی جان کانا وانا کا لیجی
نہاں بھ جن خالی
امی جان ابو جان لوگ کیس ہیں بائی جان
سب خیریت ہیں
ویسے کھانے میں کیا کیا کھائے ہیں
چاول دال سبزی اچھا چٹنی آ بجائی خالی ہے
جی بھ جان ہم بھی کھا لیے
ہماں بھی کھائے ہے چاول دال سبزی اور سلاد کھا ہے
جی جی تو آ بتائیے کو آج ن کہ کیسا چل رہا ہے بھائی جان
جی میرا پڑھائی لکھائی کافی خیریت سے چل رہا ہے آپ اپنا بتائیے پڑھائی لکھائی آپ کا کیسے چل رہا ہے
سب ٹھیک چل رہا ہے
اور بتائیے کھانا خود سے بنایا ہے کہ امی جان بنائی
اورمی جن منائے ہوں
اور ویسے آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں بھ جان
ہم چاول دال سبزی میٹ اور بریانی مچھلی انڈا آملیٹ سب بنا لیتے ہیں
او
آپ کیا کیا بنانا تھ بھائی جان
ہم بھی بنا لیتے ہیں مچھلی چا چاول بنا لیتے ہیں پھر ا بریانی بنا لیتے ہیں مٹن بریانی بنا لیتے ہیں پھر انڈا بنا لیتے ہیں اس کا آملیٹ بھی بنا لیتے ہیں یہیں سب بنا لیتے ہیں روٹی بھی بنا لیتے ہیں پنیر پنیر ٹیکا بھی بنا لیتے ہیں بہت کچھ بنا لیتے ہیں بھائی جن
چ ہاں چلیے اور بتائیے
ا سب خیریت ہے میرا آپ اپنا بتائیے بھائیان آمم آم کا سیزن چل رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ نہیں آم کھانے کا
ہاں بھائی جان سوچ تو رہے ہیں سوچ رہے ہیں آ ہم خود کا آم کا باغیچہ ہے
تو سوچیے گا صرف کھائیے نا ہاں تو گھومنے کے بھائی جن ایک بات بولی
ہاں
آپ گھومنے کا بھی سوچتے ہیں لیکن گھومتے نہیں ہیں ابام کھانے کا بھی سوچ رہے ہیں
س سوچتے نہیں ہے ہم تو کھاتے کھاتے ہیں ابھی گھر پہ ہے
اچھا ڈائریکٹ کھائیے سوچیے مت کیسا لگ رہا ہے بھائی جان منہ میں لینے پر
پتہ لگ رہا ہے
کھٹا لگ رہا ہے اگو چی کھلائیں گے تو میٹھا لگے گا کھائیے گا
ویسے آپ منہ میں لیتے ہیں بھائی جانگ
نہیں بھائی جان ہم نہیں لیتے ہم آپ ہی لیجے
نہ ہمیں س ہم تو سنے گ آپ م میں لیتے ہیں
جی بھائی جناب ہم کھاتے ہیں کیلا ولا کھاتے ہیں پھر یہی سب تو منہے میں سے نہ کھائیں گے
ہاں ا
ہاں ابھی تو منہ میں سےکھھائیے گا کہیں اور سے تھوڑی نہ کھائیے گا
تو ہفتے بھی ہو گئے
ت بھی چھوڑیے نا بھ جن وہ سب بات نہیں ن کرنا چاہیے بھجن اور بتائیے پڑھائی اب کتنے گھنٹے کرتے ہیں بھائی جان
پوری رات
پوری رات پڑھائیے کرتے ہیں پاگل نہ ہو جائیں گی
ارے بھائی جان پڑھائی میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ کچھ کرنے کا من ہی نہیں کرتا ہے
او یہ بات ہے توب اور بتائیے نا خالہ کا حال چال ہم پڑھتے ہیں بھائی جان دن میں تین گھنٹے اور رات کو رات کے پانچ گھنٹے پڑھتے ہیں
چلیے ٹھیک ہے
اور خالہ کیسی ہے آپ کی
اچھی ہے
اور بتائی آپ بتائیے بیگم کا حال چال کیسا ہے
بیگام بیگم تو ناراض ہے ہم سے
ن راج ہے کاائے بھائی ہےین
وہ رہ آتے تھوڑا کانڈ کر دیے تھے
او ہاں بھی آئے کا بھائی جان
نہیں بھائی جان ہم سنبار لیتے ہیں
ارے میرا شادی نہیں ہوا ہے بھائی جان تو تھوڑا
ہاں س دکھ سمجھائے آم ہم کا
نہیں ہو پائے گا بھائی جان
ارے بھائیان دوسرے کے جگہ پر نظر نہیں ڈالنا چاہیے
ارے وہ بات نہیں بولے ہیں کچھ بات کرنا تھا آپ کے بارے میں
ہاں بولیے ن
وہ کچھ اس کے اس سے بات کرنا تھا آپ کے بارے میں
اس سے کا بت آئیے گا وہ ج کا چناٹ آال کا ہے کانڈ ہو جائے گا تو
چوڑے نہیں آئیں گے نہیں ہی بات کریں گے تب اب خوش ہے
ہاں
اور بتائیے نا بھائی جان واٹر پارک چلیے گا
واٹر پرک ہے کا جگت ت بھائی جان ہمارے گاؤں گھر کے پیچھا تالاب ہے اسی تالاب میں نہیں آ دیتے ہو گیا
مارے گا ڈانٹا سے وہی میں نہ آنے جائیے گا تو
ہوں
نہیں مرتا ہے
نہیں متا
ہم بھی آئے گا چل چلیں گے نہاں جی
گندا ہو گیا پانی
باغ بھائی تو وہی سے ن بولے ہیں واٹر پارک چلیے جی جی
بجٹ نہیں نہیں بائی ج
آ بہت کمزوس ہے لیکن
ہاں سنجو سرناا چاہیے بھائی جان
ہوں جہاں لگتا ہے بھائی جن کی پیسہ لگے گا وہاں نہیں جاتے ہیں آ جانے کا بھی کہیں کہیں سوچتے ہیں تو
سپنے میں سوچ کے آ جاتے ہیں
ہاں سپنے ہی مرجات اور ب بتائیے نا بقرعید آنے والی ہے تو گاؤں میں منانا ہے بقرعید کہیں گھومنے جانا یاترا پہ جیں جانا بھائی جان لوگوں کے ساتھ کہیں یاترا پہ جانا ہے یا گھر پہ گاؤں میں آبو جو ہمیں جانب
دبئی جا کے من چلیے گا دبئی میں
دبئی میں ابھی نہیں جائیں گے جنافی جائیے بن
ااں بوجھ خری پہ دیکھا دیں گے
آپ ہی دیکھیے بھائی جان برج خلیفہ اس پہ اپ چڑھیے گھمیے پش کیجیے آپی کیا تو زندگی ہے
نہیں تو سب سپنے میں گھوم لیتے ہیں چانے کا جوڑتے نا
وہی نا بول رہے ہیں آپ ہی جائیے گھمیے چڑھیے اس پہ کودیے ہلاائیے کچھ بھی کیجیے اس و سے ہلانے میں مزہ ہے اس و سے ہلانے جی بھائی جنو تو ہلاتے ہیں جی ہلاتے ہیں ہاں ہلاتے ہیں
ا کیسا لگتا ہے ہ لتے
جی بھائی جن ہاتھوں میں دکھنے لگتا ہے وسے آنند کتھی آئے گا بھائی ہاتھ درد کرنے لگتا ہے اتنا کوئی کوئی کوئی کوئییں ڈلاتے رہو آواز کرتا ہے اناب وہ بنا آواز کرتا ہے پنکھا
ہوں سی ک رہ ہیں
اور دھ طرح کا پنکھا میں ہوتا ہے ایک تو تار کے پتے کا ہوتا ہے بڑا بڑا اور ایک ہوتا ہے بانس کا نہیں بھائی جن
ہوں
آپ آپ کو ایے کس پنکھے کو ہلاتے ہیں تار کا ہے کہ یہ بانس کا ہے
دونوں کا ہے
ا دونوں کا تو اب تو امید ہے بھائی جان
ہوں ہم تو تو امبانی کے خاندان سے آتے ہیں
ا ہم سوچ ہی رہے تھے بھائی جان کہ آپ بتائیے ساپنا میں گھوم لے رہے ہیں تو وہیں تو سوچ رہے تھے اور بتائیے نا آم مطلب لچی کھائے ہے کہ نہیں آم تو کھائی ہی لے لیچی کھائے ہے کہ نہیں
ہاں بھائی جن کھائے تھے کلی ہی کائے تھے
او آپ کو وسے ویسے بھائی جان کھیل میں کیا کیا پسند ہے
فل میں گنا لٹھی ہاں کی ہاںکی کھیلنا پسند ہے ہے کبڈی
اور
لوگا شفی
او یہ سب نہیں ہی بھائی جان ہم نہیں کھیلتے لو پ کبڈی وڈی بی گ تھا کل لیںگ گ
چوڑی آٹ گ
توک مکئی میں تو کبڈی بڈی ہوگا نا اب پورا آپ کا مکیا ٹوٹ جائے گا تو بابا جی آپ کو بڑھیا سے خیریت سے ووستھا کر دیں گے جانگ پہ بیٹھا کے آپ کے بابا جی نہ بھائی
چھوڑی ہے باجی آ بتائیے نا
ہ
چلے گا کشمیر کشمیر چلیے کیا
کشمیر چلیے بھائی کیا آپ جہاں کہیں گے وہاں پہ چلیے چلیں گے آپ سوپنے میں گھوم لیتے کہ
ہم تو کہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک بار سو کو دیکھیے پورا دنیا گھما دیں گے
بااک بھائی جان کیا بات کرتے ہیں آئیے ن ن لندن وندن پورا گھوم لیجیے گا آپ آئیے
ن ران نہیں کو ہے کرسام تو پورا دنیا گھما دیں گے ہم
ہم آپ ستیں گے آپ کے پاس لیکن آواز ہوگا آپ آپ آواز آواز آپ کریے گا سلائیے گا آپ بہت ڈینجر لکا ہے روک کے رکھتے ہیں اگر میرا دماغ پھنس گ ہ تو آپ آپ کا چینج ہو جائے گا سب کچھ سمجھ رہے ہیں بھائی جان اور بتائیے نماز پڑھنے گئے تھے
ہاں بھ جن کہتے ہیں
ا بتائیے نا مولوی صاحب اور ان کی بیٹی کیسی ہے بھائی جان
کیا
مولو صاحب اور ان کی بیٹی
مول بھی صاحب ٹھیک ہے
ویسے تو ان کی بیٹی کافی رنگین مزاج کی ہے
ہوں
تو آپ ان سے بات وت کرتے ہیں کہ نہیں
کہتے ہیں
ا
آب بتائیے نا آپ نہیں گئے تھے کیا نم آج نہیں نہیں لوگ رہے تھے
جی بھائی جان ہم گئے تھے لیکن تین بجے جاتے ہیں ان سے بیٹی ان کے بیٹی سے ملاقات کرتے ہیں صبح تین بجے آتی ہے ہم سے صرف بات
ایسا نہیں ہو سکتا بائی چانس
جی بھائی ج ن آپ مانیے چاہے نہیں مانیے وہ آتی ہے اور بولتی ہے بوکھا آپ کو آپ کو بوکھا بولتی ہے بولتی ہے بوخبا آئے گا چار بجے ہم ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بوکھا بنائیے اچھے سے چلیے بھائی جان اللہ آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی اللہ حافظ
اللہ حافظ